ہیلو
ہاں
وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام کیا حال چال بھائی
سب خھ رہی ہے تھا آپ اپنا بتائیے
نہیں ابھی برش کرنے جا رہے ہو آپ کا ہو گیا
آ ج ب کیجیے گا اچھا ٹائم ہو گیا دھوپ آ گیا ہے اتنا ج بارہ بجنے جا رہا ہے
جب بارہ بجے رہ سی میں ابھی ب راس کرنے جا رہے بھائی جان پتا نہیں عادت ہو گیا ہے بھائی جان لیٹ اس سے کام کرنے کا
پلے اٹھے گا کہ ادھر سے کام کرے گا میں
جی بھائی جان یہ تو بات ہے بول اور ے آپ کو تو موسم کس چ رہا بجا
بہت گرمی پینتالیس ڈگری چل رہی ہے گرمی بیہاری میں
توب باہر کیسے نکل رہا ہے
کہاں نکل رہے بھائید نہیں نکل رہے تو ابھی اٹھا دیجیے گا ناشہ
باہر نکالنے میں دقت نہیںتا ہ
ہو رائے بہت دکھت
باہر نکلنے میں دقت نہیں ہوٹتا ہے بھائی جان
پتا ہے بھ ج جل رہا دی جل رہا نکالنے کا من نہیں کر رہا پھر بھی نکالنا پڑ رہا ہے مجبوری ہے
چھاتاتا لے کے نکلیے گا گلکوچ لے کر
چھات لے کے تو وہ آٹ لگ رہا ہے چھات کوئی نکلنے کے لیے کہاں نکل رہا ہے یہاں پر اس لیے ہمیں نہیں نکل رہ ہیں چھات لے کےے گھر پہ ہے گھر پہ ابھی کہیں
ہاں بھائی گھر بھ ج گلکز کتنا کا پڑتا ہےس
پڑے گا دو سو تین سو پڑتا ہے الگ الگ ریٹ ہوتا ہے گ بھائی
وہ بھی ہوتاات کیا فائی جان ا پ آ مدلی شربت پیزے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت
ہ و تو و اسی لیے تو سوچے گا نہیں نہیں نہ گرمی بنا بول کوچ کے نہیں رہا ا صبا
یہ تس چارو پڑے گا بھائی ارے مہنگا نہیں پڑے گا
اور بتائیے کو مطلب گلوکوز پینے سے فائدہ کیا کیتا
یک ہے شریر میں جتنی بھی ہے دھوپ ہے ل مڑتا ہے اسی آرام تو دوست جائیےا نا تو لو اور نہیں مارے گے
ہم کو تو بھائی جان پینے سے اچھا ہم کو کھانا ہی اس کو لگتا ہے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے
سد میں نہیں سد دیکھ
ہوں
تو کھانے میں کھان ل تھڑے ہے پینے والا بھینا لائے گا سی طقت ل گا
آپ کو بھی پسند ہے کا بھائی جان آپ کو بھی کھانا ہی پسند ہوگا
پیھے جے ہیں میٹا میٹا جب لگتا ہےا ڈر سب کے
ہ ہم کو تو بھائی جان ہم اس کو ایک آتا ہے اوررینج والا اس کو تو ہمینج اس کو چاٹ چاٹ کے پورا جیب مطلب کہ کیا کہتے ہیں اوررینج کرتے
اچھا ک د میں چار چالیں گے ہ چک
اور بتائیے آپ کا دن کیسا جا رہا ہے
ہاں جی چاندنا گو بول رکھ سے پانچ سو ا
آپ کا آواز بہت دھیما آ رہا ہے بھائی جان
آباری ہے آباری ہے ہمباری
ہاں آبار ہے آ سن دوست سب سے بات صوا جو آپ کے بغل میں رہتا ہے وہ آج آ رہا ہے ریل گاڑی پکڑ لیا ہے
آ رہا ہے کیا
ہاں بھائی جان ہاں ہم اس میں بات کی ہے تو بول رہا ہے کہ ریل گاڑی میں ہے تو شام تک گھر پہنچیں گے پریچھا تھا اس کا نا اس کی بان کا
جام م
بتائیے کہ ادھر آم لچی کا کیا ہوا آم لچی کھا رہے
آم لیچے تو مل ہی رہا ہے کھا نہیں رہ آم ابھی کھائے آم تو نہیں مل جات
ا کافی مہنگا مل رہا ہوگا ابھی
نہیں دو سو روپے سو روپے کا دو کلو مل رہا ہے سستا ہی ہے ہ
اور جب آم کا جب آم کا موسم ہوتا ہے تو یہاں پہ وپاری آ کے دس سے بیس روپے میں خرید کے لے جاتا ہے
بے بولے گے کا بات صحی ہے بھائی ج نہیں
ہاں مطلب مطلب ہم خود میرے گھر کے بغل میں بیچ رہا تھا سب تو بیس بیس روپیہ میں وہ جو دلمام نہیں ہوتا ہے بڑا بڑا وہ لے جاتا ہے متانی میں ساٹھ روپ پ میں بیچتا ہے
آپ کیوری کی گاچ ہے کہ نہیں گاؤ
ہچ بہت ہے تبھی ن آتا وپاری سب بی جان کافی پیڑ سب پیڑ کا کمی نہیں ہے
آپ کا آپ کے نانا نانی کے پیڑ ہے کہ نہیں
جی بھائی جان ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے ان کے گاؤں میں ہے وہ جہاں ان کا گھر ہے وہاں ہے
گاؤں میں جانے کا پلان ہے
اور گاؤں میں تو ہو جائے
آؤ میں ہے نہیں ہ بھیا ہے کوئی پ پ رہا ہے
ابھی تو ہم کچھ نہیں ہم اپنے گھر پہ ہے بھائی جان ویسے آپ بتائیے نا آپ کا کہاں پلان ہے آپ کا اور سب ٹھیک ہے
گھر کو گھر سلتے
امی جا دکان ل خیریییا تھ بائی جان
سب ٹھیک تو عادل ایگزام ہو گیا عادل کا ایگزام ختم ہو گیا آ رہا ہے نا بلاے آپ کو
ہاں یہ تو بات ہے اور بتائیے نا واٹر پارک یہ سب گھومے
ہاں یہاری مک
تھذرا زور زور سے بولیے بھائی جان آواز نہیں آ رہی
اری ہے للو
ہاں ابھی بھی اتنا ہی دھیر آ رہی ہے
تو ک جنا ہے ب
ہاں اور بتائیے کیا کیا کھانا ہوا ہے
بس وہی دال بھات دنیا پاپڑ تلڑی چٹنی پاپڑ ٹھڈا ہوت
کم کھانا کھاتے ہیں بھائی جان
نہیں ہاں کمی ہی ہے بہت کم ہے نہیں بھ
ہاں ہاں ہم تو سوچے تھے بھائی جان ہم سے تو نہیں زیادہ کھاتے ہوں گے لیکن دیکھ رہے تو آپ ہم سے بھی کم کھاتے ہیں
اب ابب مہ د ہو رہے گ مہھ ہو گیا
نہیں اب ہو گیا بھائی جان اب ہم جا رہے تھ نہیں پہلا گھر کا شروعات کا ناشتہ کرنے
تو ناشتہ میں کیا بنا ہے
چاول دال سبزی اچار بھنڈی کا سبزی آلو پروول کا سبزی پاپڑ تلوڑی اس کے بعد ایک گلاس دھ ایکو انڈا اتنا چیز بھائی جان
د تو ابھی چیتے تھے راج میں
جی سب ابھی ہے یہ شروعات ہے بھائی جان
شروعات ہے رات میں بھی دودھ پیتے ہیں
بارے بج ج ن بائی جار
ہاں رات بھی د ن بھ
ہاں رات کو کھانا نہیں ن کھاتے بہن رات کو دس دن میں دوے دن کھانا کھاتے ہیں
اور کبھی سوتے رات نہیں انا لیٹ سے اٹھتے
آپ ہم کو جب رات کو آپ ہم کو چار بجے سے پہلے جب آپ آپ سو کے اٹھتے ہیں نا سمجھے بھائی جان اس سے پہلے آپ آپ جب کال کیجیے گا تب ہم جگہ رہیں گے یا جب میسج کیجیے گا تب ہم آپ کا میسج سینڈ کر لیں گے
ج رات بھر جگے ہوتے تونا دقت ہی ماتھ دکھ پے گا ہےا
کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی جان سب ہیبٹ ہو گیا آدت ہے آدت سے لاچار ہوں
ااسلہ اچھا نوکری کیجیے گا تو رات ب جا کییے گا
ارے بھائی جان دیکھیے گا اس سمے کا بات تو اس سم ہے سب آادت ہے بھائی جان ہیبٹٹ دون سے پنگا لے گا مگر مت
ہاں تو بائک چلنے آتا ہے کہ نہیں بائک چلنے آتا ہے کہ نہیں
بھائی جان اسکوٹی چلا لیتے بھجن بنگلور میں اسکوٹی خوب چلائے تھے مزہ آ گیا تھا ہاں بھائی جان وہاں پہ بھڑے پہ ایک سو اسی روپے پہ دیجیے پر مطلب ایک دن پورا بڑھیا سے اسکوٹی چلائیے پورا جتنا چلانا ہے کوئی لمٹ نہیں ہے بھائی جان
ہاں تو پس لوور نہیں کلو خرچے ہوا ہی دے گا
بھائی جان تیل نہیں بیٹری
بیٹری والا تھا بیٹری کا تھا ک کتا تھا ب بیٹری مگا کاڈ کے ج
اور بھائی جان مطلب ہر شہر میں ہر تھوڑی تھوڑی دور پہ سمجھے دو تین کلو میٹر ڈھائی کلو میٹر پہ مشکل سے چار سے پانچ کلو میٹر پہ ہر جگہ ب بیٹری اسٹیشن تھا جیسے ہی ب بیٹری ختم ہوا اسکینر لگائی ہے بیٹری نکل جائے گا وہ بٹری بیٹری کو چارج میں لگ دیجیے وہاں سے بیٹری اٹھا کے لگا لیجیے گاڑی میں
ب ڈولپ جگا ہے بگلور نہیں
ہاں بھائی جان ڈیولپ تھا تو خوب مزہ آیا بھائی جان مطلب کہ ہم لوگ مطلب ایک دن کے لیے گاڑی لیتے تھے قریب نہیں بھی تو ڈیڑھ دو سو کلو میٹر چلا لیتے تھے گاڑیے کو مطلب دن بھر میں تین چار گو بیٹری ختم کرتے تھے ٹول ٹیکس دے دے کے جاتے تھے
اں کیا سب سے اچھا آپ کا لوگا گھومنے کا جگہ جی
بہت بڑا شہر ہے بائی جان بہت زیادہ زیا بڑا شہر ہے سب سے بڑی دقت یہی ہے بھائی جان کی ایک جگہ سے دوسریے جگہ جانا ہے نا تو بہت سمے لگتا ہے بہت زیادہ
وہ زیادہ نا بہت دور
جیسے کہ وہ پ ہر علاق الگ الگ ہے بھائی جان ٹھیک ہے تو جیسے ایک علاق سے دوسرے علاقہ میں جائیے گا تو کافی سمے لگتی ہے
وہ وہاں پر کھانا پینا کیسے ہو رہا تھا آپ ہی بنا رہے تھے کھا رہے تھے ل
ہ ٹھیک ہے ہاں کیا بولے ہیں
کھانا پین اپنے سے بنان رہے تھے یہ ہوٹل سے
نہیں نہیں اپنے سے وہاں کا کھانا الگ ہے
اللہ ہے تو وہاں کے آپ کا کھانا میں اچھا کیا لگتا تھا آاں پ
منچورن گوبھی وہ ا کا اچھا تھا ہاں
پیسہ لگتا ہے بھائی ج گوبھی کا من چوری ہے آج تک کھائے نہیں ہیںپ
بت بہت اچھا لگتا ہے وہائی تو سب سے زیادہ ہے بائی ج ہاں
ریسیپی معلوم ہے کوئی
نہیں بھائی جان نہیں بھائی جان نہیں پتا لیکن وہی تو وہاں پہ سب سے اچھا ہے اس سے اچھا کچھ نہیں وہاں پہ
کیاچی سر اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھی چاول پلاؤ کے ساتھ
بتاتے اگلی بار میں تھوڑا وست ہوں کھانا کھے جا رہا ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کھائیے اللہ حافظ